وعلیکم سلام بھائی جان بوولے کیا حال
کھانا کھلائے
آ
آواز آ رہی آپ کا آوازیں نہیں آ رہا
نہیں اب جا رہی ہو تو ھیک ہےپ تو تھی کہاں کی
آپ تھوڑا جو جوور سے بولیے آپ کا تھوڑا آواز نہیں آ رہی ہے ہاں صرف دھم دھم کی آواز آ رہی
ابھی جائ
ابھی تھوڑا ٹھیک ہے
تھوڑا ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے
ہاں اب اب ابھی پورا ٹھیک ہے
ہاں ہم تو کھانا کھلائے
طبیعت ٹھیک ہے
نہیں سمجھ آیا آواز بھی نہیں آرہی ہلو
ہلو
ہاں بھائی جن بولیے نا ہاں ابولیے آوج ہاں اچھے سے صاف صفائی آرہی ہے
بول رہے اس ٹائم تربوجا کا سیجن تو تربوجا نہیں کھا ہے
ا کھائے نہ ہے بھائی جب میرا دوست بھی بیچتا ہے وہی دیا تھا کھلایا تھا
اچھا کائے کائے
ہاں کا میرا خود دوست بیچتا ہے آ رہے تھے اس دن گئے تھے شہر تو دیا تھا
او اور بول رہے ہیں جو اس سپیٹا نہیں ہوا کیا ابھی
ابھی نہیں ہوتا ہے آم کا جب آم فرنے لگتا ہے تب ہوتا ہے ابھی تو چھوٹا چھوٹا ہوا ہوگا کچا ہوگا ابھی
او اچھا اچھا وہ کیسے پکتا ہے
پتا نہیں آم کا سیزن میں اپنے آپ پڑنے لگتا ہے اس کے بعد سب توڑ لیتا ہے اس کے بعد کچھ دن میں پکتا ہے توڑ کے رکھنے پہ پیر پہ ہی پکتا ہے پتا نہ ہم بھی اتنا نہیں نہ جانتے اچھا لگتا ہے ل لیکن شاید ہم کھائے ہوئے اچھا لگتا ہے ٹھیک لگتا ہے اندر بیچ جیی ہوت ہے
ہاں اندر بیج توتا ہی ہے
ہوں
دیا ہوتا ہے
ہوں ہوں
ہر چیز میں تو بیاہ ہوتا ہی ہے
ہوں دیکھے تو تو کائے ہوئے بکتا بھی ہےار بازار میں پتا نا کیسا بکتا ہے ہم نے خرید کے تو نہیں کھ پیڑ پہ کا ہی کائے ہوئے ہے
پانچ
اور سب بتائیے سب سب خا رہیے ت
ہاں سب کہریت ہے امی ابو سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے کھانا کھا لیے
ہاں کھانا تو کب کا خالی
ہھ
آج تو میرے گھر پہ ایک ہی بنا تھا پلاؤ اور چاول پلاؤ سبزی
تو خود بنا امی ابو
نہیں ہم اب ہم ابو بنائیے
او خود بنا لیتا کھانا آ جاتا ہے بنانے
ہاں آنا بھی چاہیے
ہ آنا چاہیے مطلب تبھی تو جا کے باہر رہیے گا ابھی آئے گا تب ن
ہ ہ اس ٹائم شادیوں کا شادیوں کا سیزن ہے نا اس اصلی آواز ات بھی ہارے یوگی ادھر سے
ہاں تھوڑی موڑی آ رہی ہے کوئی سمسیا نہیں ہے آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی بھی شادیوں کا ادھر بھی شادی ہے
ادھر تو کافی شادی ہے
ہوں چلیے تب تو اچھی بات ہے
مطلب کہ کافی مطلب کہ شور گلی ایسا ہ کافی شور گلی ایسا ہوتا ہوگا
ہاں ہاں وہ تو شادی میں ہوتا ہی ہے
آ اور بتائیے کیا چل رہا ہے سب ٹھیک چل رہا ہے
ہوں
کوئی پرو آ رہا ہے کہ نہیں
ہ آ رہ
کیا
ایک جا رہا ہے
ادھر ہے ستائیس کو ہے نا
ہوں کیا سوچیں
ہم سوچے کیا ہے دیکھیے ابھی تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہاں رہنا ہے گاؤں میں یا شہر میں دیکے بنے گا وہی کھانا بازار ہوگا تین دن کا ہوتا ہے بیت جائے گا
ہ آپ روجہ سے آتے ہیں
نہیں ہم ابھی نہیں سوچتا ابھی تھوڑا سمسیا ہے میرے ساتھ اب تو یہ اپنا آپساہتے ہے کہ نہیں
ہاں ہم تو سہا لیتے ہیں
اوم نہیں ایسا ہوتے ہے ابھی پڑھائی ٹھیک چل رہا ہے
ہاں
کھیلتے ہیں یا نہیں کچھ
ہوں
کھیل یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں
نہیں
ا آگے کیا مطلب ابھی مطلب کیا چیز کا پڑھائی چل رہا ہے ابھی تو مطلب کہ کچھ ہوگا ہی نہیں ٹویلتھ مطلب بارہویں تو ہو گیا
ہوں ہ ہ
تو
کیا
ابھی مطلب کیا چیز ک پڑھائی بارہویں تو کمپ پورا کر لیے نا
ہوں ہوں ہ
تو کوئی ودیالیہ میں نام لے رہے یا نہیں کوئی مہ ودیالیہ میں
ہوں ہ ہ مہا ودیالیہ میں نام ل
لیے کہب سوچ رہے لیں گے
نہیں لینا ہے
ا گریجویشن پورا کرنا ہے نا
ہوں ہوں
ا چلیے دیکے کیا ہوتا ہے؟ اور بتائیے سب کیسا چل رہا سب ٹھیک چل رہا
ہوں سب ٹھیک ہی چل رہا ہے
ا انشاء اللہ سب ٹھیک چلنا چاہیے
ہسال ہمم حالانکہ دعا سے سب ٹھیک چل رہا ہے
تو بات ہے اور بتائیے مطلب کہ اور کیا مطلب کہ کھانا پینا ہوا
ہاں کھانا پینا سب ہو گیا اپنا بتائیے
کھانا پینا ہوا ہے تو سب سے اچھی بات ہے بھوکے نہیں نا
نہ نہ بھوکے نہیں نہ رہ
اچھا رک جئی ہم سوچے تھے کہ آپ سے بات سوچ کر رہے تھے سوچے تھے بھوک لگا تھا وہی آپ سے اسی سے بات کر فون کیے تھے کہ تھوڑا بات کر لیا جائے آپ سے بھی
ہوں ہوں
اور مطلب کہ سب ٹھیک ہے
ہوں ڈر صاحب ٹھیک ہی ہے
اور بارش وارش نہیں نا ہو رہا ہے
نہیں بارش نہیں ہو رہا ہے
او تو بارش چلیے تبھی بات ٹھیک ہے کل رات کو ہوا تھا
نہیں کل رات کو نہیں ہوا تھا ہاں کل رات بارش بہت تیز ہوا تھا
ہ
ن بجے کے بعد کافی بارش ہونے لگا
ہ
شادیوں کا سیزن ہے نا اس لیے تھوڑی آوازیں ج رہی ہوگی ادھر سے
میرے میرے طرف سے جا رہی ہے کا
نہیں ادھر سے جا
نہیں ادھر سے نہیں آ رہی ہے ادھر سے فریش آواز آ رہی ہے
ہ
اور بتائیے دوستوں لوگ سے مطلب کہ ہوا بات چیت
ہاں دوست لوگ سے کافی بات چیت کم ہوتی ہے اب سب اپنے اپنے مطلب ہوں
چلیے ت ملاقات کیجیے گاؤں گئے تو بہت دن بعد گئے نا
ہوں کافی
چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے
ہوں ہوں دیک ہے
اور کب جانا ہے شہر
سر ابھی نہیں جانا ہے
ابھی شہر میں رہنا ہے کہ نہیں کہ ابھی شہر جانا ہی نہیں ہے
نہیں جانا ہے شہر میں تو جانا ہی ہے گاؤ میں رہ کے کچھ نہیں نہ ہوگا
کرئے تو دیکھے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے مطلب گاؤں میں کچھ نہیں ہوگا پھر بھی تو بہت دن ہو گیا گاؤں میں آئے ہوئے کہ مطلب کہ ابھی دن ہوا
نہیں کافی دن ہوا
اچھا گاؤں میں ایسے رہنے کا بھی من نہیں کرتا ہے مطلب زیادہ
بچپن سے تک گاؤ ہے میں
گاؤں میں رہے ہیں لیکن پھر بھی اب من نہیں کرتا اب تو کہاں گا اب گھومتے بھی نہیں ہیں نا دن بھر لائبریری رہتے ہیں شام کو گھر پہ
او دیکھیے تھ اب یہ تھ یہ یہ تو زندگی ہے کچھ بھی نہ کچھ بھی کرنا ہی پڑے گا
ہاں ہاں ہاں کیسے بھی کچھ ایک بار کچھ چیز میں سکسیس ہو جائیے اس کے بعد
سکسیس بھی ہو ہی جائے گا سمئے لگتا ہے
ٹائم لگتا ہے
ہوں اور بتائیے کہ کیا کھانا وانا بنا لیتے ہیں
ہاں کھانے وانا سب چیز بنا ہی لیتے
کیا بنال تو
کھانا میں بریانی بنا لیتے ہیں میگی بنا لیتے ہیں اور اور بھی بہت چیز بنا لیتے ہیں
چلیے تب اچھی بات ہے کھانا میں بریانی بنا لیتے ہیں تو
ہاں کہیں مطلب مالک آبو آبو نہیں رہے تو
ہاں تب تب سمسیا ہوگی امی ابو کا کام کاج سب ٹھیک چل رہا ہے
سب ٹھیک ہی چل رہی ہے
چلیے بات کر کے کافی خوشی ہوئی کافی دن بعد آپ سے بات ہوئی اچھا لگا بات کر کے بہت بہت شکریہ
بہت بہت شکریہ آپ سے بھی بات کر اللہف خدا آپ کی خیال رکھے اللہف کی خیال رکھے
ٹھیک
اوکے بھائی
جچ